ہلو ہیلو وعلیکم السلام جی
کیسے ہیں
بس بڑھیا بڑھیا آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں میں ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی
اچھا اچھا
جی آپ بتائیں آپ کیا کر رہی تھی
فری بیٹھی ہوئی تھی آج کوئی کام ہی نہیں بس فری ہو کے بیٹھی تھی آج ہم گرودوارے جاتے ہیں نا سنڈے والے دن
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور بتائیں بس
موسم کیسے چل رہا ہے آپ کے ادھر آج
موسم آج دھوپ ہے بہت
اچھا اچھا ہاں آ تیز ہو ہمارے دھوپ ہے مگر اتنی تیز نہیں ہے ہمارے آج
جی جی جی ہمارے تو تیز ہے نا میں ابھی کپڑے ڈال کے آئی تھی اوپر شکریت بہت البد رہی تھی
ہمم ہمم جی جی وہ تو ہے موسم تو ہے کبھی ٹھنڈا ہو گیا کبھی گرم ہو گیا یہی اب یہ دو مہینے تو ایسے ہی رہتا ہے موسم پی لی چائے پانی پی لیا آپ نے
چائے تو صبح ہی پی لی تھی
جی جی اور
اب بس سب ناشتہ بنانا ہے
اچھا جی کیا بنا رہے ہو آج
آلو ابالے ہے دیکھو کیا بنتا ہے
آلو اچھا ٹھیک
آلو کی سبزی بنانی ہے ویسے تو
ٹھیک ہے آپ کی خالہ چلے گی
جی جی رات رات چلے گی
اچھا جی اچھا
جی اور بتائیں
اکیلی گئی ہیں رات کو
جی ا ان کے جی جو بھی گئے ہیں نا ساتھ میں اور انکے ساتھ گئے تھے ہاں اور کیا بس جی بس بڑھیا اور بتائیں
ہاں بس میں بیٹھی ہوئی تھی میں کہا چلو کوئی کال کر کے حال چال ہی پوچھنا بات ہی نہیں ہوئی کتنا دن ہو گے
جی بڑھیا کیا آپ نے
ہاں جی
جی اور بتائیں سب خیریت ہے
ہاں جی ہاں جی خیریت سے سب
جی
اور آپ کے بالک کیا کر رہے ہیں
جی میرے ا بچے ابھی تو چھوٹا والا پڑھائی کر رہا تھا اور بڑا بھی جی نہیں کلاس لگا رہا تھا آن لائن
اچھا جی اچھا جی
تو بڑا والا
آج تو ایتوار ہے ایتوار وکھو بھی
جی وہ دوسری کلاسیں لگاتا ہے
اچھا جی اچھا جی اچھا جی ٹھیک چل رہ ہیں پڑھائی بچوں کی
جی چل ہی رہی ہے بس ایسے ہی ہے
ہوں
جی اور بڑا والا بھی نہیں ٹیوشن س سکول والوں نے نہ بین لگا دیا سکول پہ اب مطلب جو اسکول کے سر پہ بیچ لگاتے تھے وہ اب بند کرتے یہ
جی جی
تو پھر سیلف اسٹڈی کرنیک
اچھا اچھا ٹھیک یہ اچھی بات ہے بچ بچوں کو دماغ پڑے گا بھی بچہ اسی وجہ سے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
نہیں تو کام کھیلنے چلے جاتے ہیں بچے اسی بہانہ پڑھیں گے اپنے دماغ اپنے دماغ پہ زور لگائیں گے پڑھائی اچھی کریں گے پھر
جی جی جی بالکل میں بھی بس اب فارغ ہو کے نا تو آپ کو ا آپ سے دوبارہ بات کروں گی اور ب اور بتائیں آپ
بس جی
اور کہیں گھومنے نہیں گئی
نہیں نہیں
جی جی
میرا بیٹا گیا ہوا بڑا والا دلی گیا ہوا وہ ہاں جی باہر گیا وہ آئے گا ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی
جی جی
میٹنگ تھی ان کی وہاں پہ اس کی وجہ سے گیا شنیوار کو گیا تھا
جی اور ب اور بتائے
بس بڑھیا جی بڑھیا آپ بتایں آپ نہیں جاتے کہیں سنڈنے ایتوار کو
جی آج دیکھو جائیں گے آج ا گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے وہ لے
اچھا اچھا آپ کی خالہ کیسے گئی ٹرین میں گئی ہے یا ویسے
جی جی ٹرین میں گئے ٹرین بچوں کی خالہ ٹرین میں گئے
اچھا جی اچھا جی بچوں کی خالہ ٹرین میں گئی ٹھیک ہے گرمی میں ٹرین
نہیں اے سی کی سیٹ بک تھی ان کی
جی ہاں اے سی کی وجہ تو جا ہی نہیں جا سک امبالا تک گئی ہے
جی امبالہ ہی تک گئی ہیں آگے سے اپنی گاڑی انہوں نے وہ بک کر لی تھی اب وہ ایسے گاڑی میں جا رہے ہیں
آپ کی امی بھی گئی ہے ساتھ
جی نہیں امی نہیں گئی
کون اچھا پھر اس کے جی جو گئے ہیں بس
جی جی جی انہوں نے چنڈی گڑھ جانا تھا نا تو چنڈی گڑھ میں کام تھا انہیں
بچوں کی خالہ چنڈی گڑھ گئی ہے سار سن کے
نہیں جی وہ تو جموں گئی ہیں
اچھا وہ اس کے جیجو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی سات صحیح ہے تو نا سات ہو گئے
ہاں یہ تو ہے ساتھ چاہیے ہوتا ہے جانے کو تو اور بتائیے ہو گیا کام گھر کا صفای سفائی کر لی
جی نہیں ابھی کرنی ہے صفائی وغیرہ کرنی ہے ابھی تو بس نہا کے آئی ہوں اور کپڑے دھوتے دھوئے ہیں اور بس سب جھاڑو لگا لی تھی میں
اچھا جی جی جی وہ تو بعد میں ہی کرو گے بچے فری ہو جائ نہ ہار دھو لیں گے پھر نہیں پیر پر لگاتے ہیں پھر بچے کے اوپر تو
جی بالکل صحیح بات ہے
اور آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں آج گھر پہ ہی ہوں گے آج تو
جی جی نہ گھر پر ہی ہیں نہانے گئے ہیں
اچھا اچھا آج چھٹی ہوگی ان کی
جی
اور بس بڑھیا بڑھیا آپ بتائیے کوئی نہیں
جی بس کچھ نہیں صبح صبح اٹھی تھی میں تو میں نے میں روز سوچتی تھی
آپ
جی نہیں وہی سوچ رہی تھی رات کو کہ کے سوتی ہوں کہ سیر پہ جاؤں گی
ہوں
تو صبح من ہی نہیں کرتا اٹھنے کا
موسم بھی کچھ دیر سے سو جاؤ پھر اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا کچھ سنڈے سنڈے کو تو ویسے ہی آلس ہوتا ہے
جی جی بالکل من نہیں کرتا پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے بس صبح رو روز سوچتی ہوں
کچھ گرمی بھی ہے نا گرمی بڑی ہے صبح بڑی گرمی لگتی ہے ایک دم
جی جی بالکل
اے سی بند ہو جائے ایک دم کمرے میں ایسے ہوتا ہے جیسے
جی چلاؤ تو ٹھنڈ لگتی ہے ہم تو بیج چلاتے ہیں بند کر دیتے ہیں چلا لیتے ہیں اسے تھوڑی دیر ایسے کرتے ہیں جب ٹھنڈ لگتی ہے تو بند کر دیتے ہیں
نہیں یہ بھی تو نیند خراب ہی ہو جاتی ہے ہماری تو رات کو اٹھو بند کرو س چلا لو یہ نیند خرابی تبھی تو اٹھا نہیں جاتا ہمارے صبح
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہ
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے
بس جی بس بڑھیا
آ جو آپ میرے پاس نہیں آنا آپ نے
جی آؤں گی ملنے آؤں گی بس جب خدا چاہے گا تبھی آؤں گی
وہ تو ہے ہی
جی خدا کی رحمت سے کوئی نا پتہ ہے ادھر کا ادھر ہی پایا ہے نا حلے گا
جی جی جی وہ تو بات ہے
جی اور بتائیں
بس بڑھیا جی بڑھیا کتنے دن لگا گی بووا کی بچوں کی خالا
جی ایک مہینہ پورا
اچھا وہ اچھا دس کو ہی آئی ہے دس کو ہی گئی ہے
جی بالکل
اچھا جی جی اچھا جی اتنے دن رہ لیا بچوں نے جی تنگ کرتے پاپا پاپا کرتے ہونگے
نہیں رہ لی رہ لیتے ہیں وہ ہر بار آتے ہیں رہ لیتے
اچھی بات ہے یہ تو پھر بچے تنگ نہیں کرتے نہیں تو بچے تنگ کرتے بڑے
جی جی
گھر چلو گھر چلو
جی کر پہلے پہلے کیا تھا اس نے پھر ٹھیک ہو گیا تھا
اچھا جی
جیمن لگ گیا تھا تو پھر ٹھیک ہو گیا
آپ کی امی کیا کر رہی اب اچھا جی ابو
سبو بھی بیٹے ہیں
ٹھیک ہے جی
خبریں سن رہے ہیں
اچھا اچھا ٹی وی لگا ہوگا نا
جی جی
کر لیا انہوں نے ناشتہ کر لیا
جی نہیں ناشت تا ہی بنانا ہے آپ نے جی آج تھوڑا لیٹ ہو گیا نا
ہاں ایتوار کو لیٹ ہی ہو سکتا ہے ایتوار کو سب کام لیٹ ہو جاتے ہیں کیا کرے کوئی بچے اٹھتے لیٹ ہیں
جی اٹ تو جلدی جاتا ہے پر وہ وہی ہے نا آ وہ کھیلنے چلے جاتا ہے
ہاں یہی بات ہے بچوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے بچوں کھیل کھیلنے چلے جاتے
جی پھر پھر وہ ابھی آیا ہے ابھی نہا کے بیٹھا ہے ابھی ہاں ابھی اب دیکھ
ڈیلی جاتے ہے بچے کھیلنے صبح کہ نہیں
جی نہیں چھوٹا والا ہی جاتا ہے بڑا والا جاتا ہے چھوٹا
چھوٹے والا نہیں جاتا کہیں
جی نہیں چھوٹا نہیں جاتا
جی جی اور بتائیے جی
بس جی بس بڑھیا
آپ کے پاس ٹائم ہے بات کرنے کے لیے کی کھانا بنانا ہے ابھی آپ نے
جی بس اب کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے
اچھا جی اچھا جی کیا بنانا ہے آج آلو والے پرونٹھے بنانے ہیں
جی خدا حافظ بعد میں بات کروں گی میں فارغ ہو کے نا کال کروں گی آپ کو خدا آفس